جم و رحمۃ اللہ ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو بھائی میرے
ہاں بس جامعہ بالکل ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے شکر ہے اللہ تعالی کا تو آپ کیسے ہو آپ کے گھر پہ آپ کی امی آپ کے ابو باپ بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
ہاں بسےب بھی ٹھیک ہے میں مجھے ایک بات بولنی تھی آپ سے ہاں بھائی میں نے کھانا کھا لیا
ہاں بھائی جان میں نے بھی کھانا کھا لیا تو ابھی بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے بات کر کے پھر جلدی سو جاتا ہوں کیونک نیند بہت ہی ضروری ہوتی ہے انسان کے لیے
ہیں ایک انسان کے لیے
ہاں بھائی جان تو چلیے اسی لیے بات کرتے ہیں تو بھائی جان میرے نیند اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے ہر انسان کے لی نیند اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانا پانی اور ہوا میرے بائی تو اگر انسان روز اچھی ند نہ لیے تو اس کا جسم اور دماغ دونوں کمزور ہونے لگتے ہیں تو اسی لیے ہمیں نیند کی قدر کرنی چاہے بائی جان تو آج کی مصروف زندگی میں بہت سے لوگ دیر رات تک موبائل چلاتے ہیں گیمس کھیلتے ہیں یا سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں اس وجہ سے ان کی پوری نیند مطلب کہ مکمل نہیں ہو پاتی تو صبح اٹھنے میں مشکلات ہوتی ہے اور سارا دن سستی مطلب کہ محسوس ہوتا ہے تو یہ عادت ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہے بھائی جان ہے نا
ہاں بھائی بالکل آپ نے درست بات بولی ہاں بھائی جان نیند کے نیند کے دوران ہمارا جسم آرام کرتا ہے اور دماغ دن بھرقی تھکان سے نجات حاصل کرتا ہے اسی وجہ سے صبح اٹھ کر انسان خود کو کو تازہ فروش اور تیار محسوس کرتا ہے مکمل نیند سے یاداشت بہتر ہوتی ہیں توجہ توجہ بہتر ہو ہیں طلبا کے لیئے پوری نیند بہت اہم ہیں کیونکہ اس سے پڑ پڑھنے میں دل لگتا ہے اور امتحان میں بہتر میں بہتر لگتا ہے واجان نیند کی کمی بہت سے نقصانات پیدا کرتے ہیں بھائی جان
احم بائی جان
آپ آپ فرمائے بھائی جان کچھ
ہاں بائی جان تو نیند ہمارے دماغ کو آرام دیتی ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ دن بھرقی معلومات کو یاد رکھتا ہے تو اسی لیے جو اسٹوڈنٹس پوری نیند لیتے ہیں وہ درس کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں تو نیند صرف دماغ کے لیے نہیں بلکہ جسم کے لیے بھی ضروری ہے میرے بھائی سوتے وقت ہمارا جسم اپنی تھکان دور کرتا ہے مسلس کو آرام ملتا ہے اور جسم دوبارہ طاقت حاصل کرتا ہے تو اسی لیے مطلب کہ اسی وجہ سے صبح اٹھ کر ہم مطلب کہ خود کو تیز اور مطلب کہ طاقتور محسوس کرتے ہیں تو جو لوگ روز کا کم نیند لیتے ہیں انہیں مطلب کہ اکثر سر درد تھکان غصہ اور پریشانی ہوتی ہے تو ان کا کام ملک ان کے کام میں دل نہیں لگتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے تو کبھی کبھی کم نیند کی وجہ سے دماغ تھک جاتا ہے مطلب کہ ٹھیک فیصلے بھی نہیں لے پاتا ہے نا بھائی جان تو اسٹوڈینٹس کے لیے نیند بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر سٹوڈنٹ ساری رات جاگ کر مطلب کہ پڑائی کرے اور نیند پوری نالے تو ایگزام میں اس کا دماغ اچھی طرح کام نہیں کرتا پھائی جان اس لیے صرف محنت ہی نہیں بلکہ پوری نیند بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے بھائی جان ہے نا ہ
بالکل بھائی جان
تو آپ فرمائیے
بالکل آپ نے درست بات بولی بھائی جان ڈاکٹر ڈاکٹرس کے مطابق اکثر افراد کو روزانہ تقریبا سات سے نو گھنٹے کی نیند لینی چاہیے بائی جان جبکہ بچوں کو اس سے بھی زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے بھائی جان روزانہ زندگی اور صحت مند عادتی اچھی نیند حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں بائی جان
ہاں بھائی
نیند صحت مند اور کامیاب زندگی کی بنیاد ہے جو لوگ پوری نیند لیتے ہیں وہ زیادہ تندرست خوش مزاج اور پرجوش رہتے ہیں بھائی جان اس لیے ہمیں نیند کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور روزانہ مناسب وقت تک ضروری ہونا چاہیے میںیں رواجہ
ہاں بھائی جان تو بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ہر انسان کو روز مناسب نہیں لینی چاہیے بچوں کو زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ نہ کہ جوان افراد کو تقریبا سات سے نو گھنٹے کی نیند لینی چاہی اس سے مطلب کہ صحت بہتر رہتی ہے آج کل موبائل فون مطلب کہ نے ہماری نیند کو بہت متاثر کیا ہے تو بہت سے لوگ بستر پر لیٹ کر مطلب کہ دیر تک موبائل چلاتے رہتے ہیں اس سے مالل کی نین دیر سے آتی ہے اور پوری بھی نہیں ہوتی تو ہمیں سونے سے لن کم از کم ایک گھنٹہ پہلے مبائی رکھ دینا چاہیے نیند کی کمی کسی صرف تھکان ہی نہیں ہوتی بلکہ دل کی صحت جسم کا نظام اور ذہنی سکون بھی متاثر ہوتا ہے تو اس لیے نیند کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہی میری بائی ہے نا بھائی جان
بالکل بھائی جان آپ نے بالکل درست بات کہی بھائی جان نیند کمی بہت نیند کی کمی بہت سے نقصانات پیدا کر سکتے ہیں بھائی جان کم نیل لینے سے تھکان سستی چرچراپن ذہنی دباؤ اور توجہ کی کمی پیدا ہوتی ہیں بھائی جان اگر یہ عادت لمبی مدت تک رہی تو مطبہ دل کی بیماری ڈائبٹیز اور دوسری صحت کے مسائل کے خطرے بھی بڑھ سکتے ہیں اسی لیے ہر انسان کو اپنی نیند کا خاص خیال رکھنا چاہیے بھائی جان اور میں بھائی جان یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری جو تعلیم یافتہ جو بچے ہوتے ہیں یا بڑے بھی نوجوان جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہاں بھائی جان وہ نیند کو بہت کم کرتے ہیں وہ مطلب رات رات تک پڑھتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے بجائے کیونکہ مطلب اگر وہ برابر نیند لے جائے جتنا کہ ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ ایک جو نوجوان وہ سات سے نو گھنٹے نیند کرنا ہی کرنا چاہیے تب ان کا جو دن ہوگا وہ فائدے مند ہوگا بھائی
ہاں بائی چانس
کہ نہیں بشا
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے میرے بھائی تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی میں آپ کو کہہ دوں کہ مطلب کہ آج ہم روز ایک ہی وقت پر سوتے اور ایک ہی وقت پر اٹھے تو ہماری عادت بہتر بن جاتی ہے تو مطلب کہ کمرہ صاف پرسکون اور اندھیرا ہو تو نیند اور کہ اور بھی اچھے سے آتی ہے تو ہمیں بالکل اچھی نیند آتی ہے تو سونے سے پہلے لہ چائے یا کافی زیادہ نہیں پیننی چاہیے اسے دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ اسے نیند لڑک نہیں آتی جل جاتی ہے ہمارے لیے تو ہلکا فلکا واک کرنا یا روزانہ تھوڑی سی ورزش کرنا بھی اچھی نیند میں مطلب کہ مدد کرتا ہے جو لوگ دن بھر مطلب کہ محنت کرتے ہیں اور صحت مند غذا کھاتے ہیں ک انہیں اکثر اچھی نیند آتی ہے تو وہ نیند ہمارے مزاج کو بھی بہتر بناتی ہے جب نیند پوری ہوتی تو انسان خوش رہتا ہے سب کے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے اور ہر کام دل سے کر تو مطلب کہ ہمارے بزرگ بھی کہتے تھے کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا صحت اور کامیابی کی نشانیاں یہ بات آج بالکل د درست میرے بھائی جان ہے نا
بالکل بھائی جان آپ نے بالکل درست بات بولی بھائیشاہان س صحت مند نیند کے لیے روزانہ ایک ہی وقت پر سونا اٹھنا بائیجان ضروری ہے ہلکا فھلکا ایکسرسائز کرنا بھی ضروری ہے صحت مند غذا کھانا اور ضرورت سے زیادہ چائے یا کافی سے پرہیز کرنا بھی مفید ہیں بائے میرے بھائی جان یہ عادتی نیند کا معیار بہتر بناتی ہے اور صحت کو مضبوط کرتی ہے میریرے بھائی جان نتیجہ یہ ہے کہ نید صحت مند اور خوش خوشحال زندگی کا ایک اہم ستون ہے میرے وچن جو لوگ پوری اور پوری اور پسوں کو نیند لیتے ہیں وہ جسمانی اور ذہنی طور پر پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں میرے بھائی جان اسی لیے ہر انسان کو نیند کی اہمیت سمجھنی چاہیے اور اپنی روزمرہ زندگی میں اچھی نیند کو ضروری حساب بنانا چاہیے بجان ہے کہ نہیں بجان
ہاں بالکل صحیح کہا اب نے بھائی تو اس تو بھائی جان اسی کے ساتھ ھا مطلب کہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے کہ نیند بہت ہی مطلب کہ یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو جب ہم نیند لیتے ہیں تو ہمارے سارے مطلب کہ جو تھکان ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے ہم اپنی مطلب کہ روزمرہ کی زندگی میں نیند مطلب کہ کو اہمیت دینی چاہیے تو اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا ہوگا تو چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے بھائی تو آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ نیند صرف آرام کا نام نہیں بلکہ صحت مند اور خوشحالی زندگی کی بنیاد ہے تو اگر ہم روز پوری نیند لیں موبائل کا کام استعمال کرے صحت مند غذا کھائے اور اپنا روز کا نظام ٹھیک رکھے تو ہم زیادہ تندرست خوش اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں تو اسی لیے آج سے ہی ارادہ کریں کہ ہم نیند کی ملب کی قدر کریں گے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت بتائیں گے ہے نا بھائی جان تو اسی کے ساتھ الاللہ کی نیند صرف جسم کو آرام نہیں دیتی میرے بھائی بلکہ ہمارے دماغ کو بھی تازہ کرتی ہے جب ہم ملک پوری نیند دیتے ہیں تو ہماری یادداشت بر مطلب کہ بر ہو ب بر جاتی ہے تو توجہ بہتر ہوتا ہے اور نئی مطلب کہ کام سیکھنے آسان ہو جاتا ہے تو اسی لیے اسٹوڈنٹس کے لیے نیند بہت ضروری ہے بھائی جان
بالکل درست بض آپ سے مل کر بہت اچھا مطلب میں سیکھنے کو آپ سے بات کر کے بہت سیکھا میں نے بھائی جان آ سے
ہاں بھائی جان اور بولیے
اور باقی ٹھیک ہو آپ
ہاں بھائی جان میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں مجھے لگتا ہے جو بھی ہم نے باتیں کی امید ہے کہ یا آگے بھی پہنچے یہ بات ہے
ہاں بھائی چان بالکل صحیح سوچا آپ نے تو اسی کے س آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ
اللہ حفظ بھای